ہیلو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
السلام علیکم کام
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو الحمد للہ خیریت اور الحمد للہ خیریت سے ہے اور آپ سب خیریت تو
ہاں ال ل ک دو بسے سوکھارییاتے
الحمد للہ اور کھانا وغیرہ کھا لیا
ابھی نہیں کھایا ابھی تو بنایا ابھی نہیں ہے پکایا نہیں ہے پکائیں گے جب کھائیں گے
او مطلب لیٹ کھاتے ہو آپ کھانا وغیرہ ناشتہ وغیرہ ہو گیا
نہیں ابھی کچھ نہیں ہوا بچوں کو کرا دیا ہے اور آپ کا آپ کا ہو گیا
ہاں بالکل ہمارا تو کھانا بھی ہو گیا لنچ کھانا بھی ہو گیا اب تو موائش ان شاء اللہ بیٹھے ہوئے آرام فرم رہے ہیں
اچھا اچھا کام پہ نہیں گئے
جی کام تو کیا ابھی گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے کہ کام تو کرنے کی اچھا ہی نہیں ہوتی گرمی کے اندر بہت زیادہ
ہاں ہاں گرمی تو بہت ہو رہی ہے
ہاں اگر
ب ہاں کل تو موسم اچھا تھا پسب آپ کے گھر میں سب خیریت
پیراب بھی ہوئی تھی
تھوڑی بہت بارش وغیرہ بھی ہوئی تھی تو موسم اور زیادہ ٹھنڈا ہویا ہوا بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی شام کو
اب تو اب تو بہت تیز دھوپ آ گئی ہے
ہاں ابھی بہت زیادہ دھوپ میں تیزی ہے اس لیے گرمی کا بہت زیادہ اساس ہو رہا ہے گرمی کا
ہاں اس سے طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے
جی دیکھیے گرمی میں تو جو ہے جتنا ہو سکے ہمیں تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے جیسے کہ زیادہ تیز گرمی پڑے اگر یا زیادہ تیز دھوپ ہو تو باہر کوئی ایمرجنسی کام ہو تو ہی باہر نکلے اور باقی اگر باہر نکلے تو سر پہ رومال وغیرہ کچھ لگا کے نکلے
ہاں صحیح فرمایا صحیح فرمایا آپ نے بک فن
کیونکہ سر گرم ہوتے ہی انسان کو چکر وغیرہ بی پی ہائی لو ہونے کے زیادہ چانس رہتے ہاں
ہاں صحیح کہا آپ نے ویسے کوشش کرتے ہیں ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکلے کل تھوڑا موسم صحیح تھا تو ہم نے سوچا چلو گھوم ہی آتے ہیں تھوڑا سا پھر بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی
اچھا اچھا جی دیکھیے موسم اچھا رہتا ہے بارش وغیرہ ہو جاتی ہے تو انسان کی اچھا بھی ہوتی ہے گھومنے پھرنے کی
ہاں ہوں ہ سی بات کرمیا
جی گھر میں بھی انسان کیا جو ہے انسان بور ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے انسان
ہاں گھر پہ پھر کتنے دن ہاں کب تک رہے گھر میں باہر نکلنے کا بھی من کرتا ہے باہر کو دیکھنا وہ بھی ضروری ہے باہر ن
انسان کچھ باہر کی چیزیں کھ ہیں کھانے کی بھی
ہاں ہاں ہاں لیکن باہر کی چیزوں میں پولوشن بہت ہوتا ہے
بے سک بے شک بالکل بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا باہار بھی چیوں میں پیوشن وغیرہ ہوتا ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے جو ہے ہمارا جی جی صحیح بات فرمایا آپ نے جو ہے میں جاؤ تو گھر کوئی گھر کیھ اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز لے کے جائے
ہوں جی جیسے کہیں جا رہے ہو آپ پکنک وغیرہ بچوں کو گھمانے کے لیے تو اپنے ساتھ اپنا گھر سے بنا کے لے کے جاؤ اپنا شھ ہوئے گا ہلکا پھلکا رہے گا کچھ وہ نہیں رہے گا باہر تو الٹا سیدھا تیل لیتے ہیں مرچ مسالے ایے ہی لے لیتے ہیں ان کو تو بس اپنا کمانے کا وہ دھندا ہے
بالکل بالکل صحی بات ہے یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی ان کا تو دن یہی ہے کمانے کا چاہے انسان بیمار ہو یا کچھ بھی ہو ان کو تو صرف اپنے پیشے سے مطلب ہے ہمیں ہمارے بے شک بے شک صحیح بات فرمایا آپ نے بے شک بے شک صحیح فرمایا ہو ضرور آپ نے بالکل س صحیح فرمایا
اب باہر تو ہم دیکھ رہے نہیں ہیں وہ کیسا تیل یوز کر رہے ہیں ہ ہوں کیسا تیل یوز کر رہے ہیں کیسا مرچ مسالے یوز کر رہے ہیں سستا ہی یوز کرتے ہیں وہ ہم اپنا لاتے ہیں ہم تھوڑا دیکھ کے لاتے ہیں
ال ہاں ہاں بے سک صی فرمایا آپ نے جی جو تیل جو ہے ادھکتر
ب وازس
الحمد للہ ہمارے امی ابو سب الحمد للہ ماشاء اللہ بڑھیا ہیں
اچھا اچھا چلو
اور آپ کے گھر پہ اور آپ کے گھر پہ سب بڑھیا ہے
ہاں اللہ کی مہر ہے بس اللہ کیناایت ہے
الحمد للہ کہ دیکھیے ہمیں جو ہے باہر کی جو چیزیں وغیرہ ہے تو یہ کیا جو کچوری وغیرہ یا پکوڑی وغیرہ کچھ بناتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں جیسے کہ آج کچوری تیل میں نکالی تو یہ جو تیل بچا رہتا ہے اسی تیل کو یہ دوے دن استعمال کر لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اس سے کیا زیادہ نا سن رہتا ہے
ہوں ہوں بہت زیادہ نقصان کرتا تاائت
ہاں بالکل اور جو امی بے شک بےش تک آپ نے صحیح فرمایا اسی صحیح بیماریاں بنتی ہیں اور جو ہے طبیعت ہماری زیادہ خراب ہوتی ہے اور گرمی میں اگر دیکھا جائے تو جتنا بکی کل تیل اور مصالحوں کا کم سے کم استعمال کریں یہ چیزیں کیا ہماری بوڑی کے لی بہت زیادہ نقصان کرتے یہ ہمارے شریر کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے یہ تیل مسالے کی چیزیں کم س کم ہے استعمال کرے گرمی کے ٹائم پر کوئی گرمی میں تیل مسالے زیادہ کا گے آپ گبر فراٹ گرمی
ہاں ہاں بی پی ہائی جس کا ہائی ہوتا ہے اس کا ہائی ہو جائے گا جس کا لو ہوتا ہے اس کا لو ہو جائے گا انہیں سے بیماریاں بن جاتی ہیں ٹی وی وغیرہ جو بہنتی ہیں پہلے کس کو ہوتی تھی ٹی وی وغیرہ کس کہاں سننے کو ملتے تھے
بالکل بالکل
تو آئے دن اچھا ابھی ہم نے اچھا پھرتا گھومتا پھرتا انسان دیکھا ہے تھوڑے د وارتہ چلاو اس کوٹ کا آیاو خط تم
ک یہ سب چیزیں کیا ہے یہ پروڈکٹ آ رہے ہیں تیل وغیرہ جو ہر کھا ہر کھانے پینے کی چیزیں سب چیز میں ملاٹ
بس سب کیمیکل سے ہے
یہ سب کیمیکل کی چیزیں ہیں کیمیکل یکت چیزیں آنے لگ گئی
ہوں ہوں صحی فرمایا آپ نے پہلے سب چیز ترو تازہ آتی تھی پیڑوں سے ٹوٹ کر آتی تھی اب تو پیڑوں سے کچا توڑ لیتے ہیں چھوٹا توڑ لیتے ہیں انجیکشن لگا دیا بڑا ہو گیا بازار میں سیل کر دیا بس اب تو سب چیز چاہے انسان اس سے جیے مرے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں تو تو بس اپنی کمائی سے مطلب ہے
فمایا آپ نے آج کل جو ہے انسان کو انسان
انسان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا ارے تم دیکھ رہے ہو تم یہ تو سوچو جیسا پار پیارا ہے ایسے دوسروں کو بھی تو اپنا پیارا پریوار پیارا ہے
بے شک بے شک صیح میں رہا یہ بات کہ وہ کیا اپنے پیس میں اتنا لین ہو چکا ہے انسان کو چاہے مر جائے کچھ کچھ بھی ہو جائے وہ سے اٹیک آئے کچھ بھی ہو ان کو مطلب ان کو تو صرف پیسہ پیسے میں اتنے گھس رہے ہیں کہ پیسہ کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا انوں کو چاہے رشتے داری کیوں نہیں ہو رشتے داری کیوں نہیں ہو اگر رشتے داری کی رشتے دار کو بھی نہیں بتا تا دو
اب تو کھیتوں میں بھی اناج کو بوتنے کے لیےاج کو ہاں اناج کو پیدا کرنے کے لیے بھی اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں پہلے کہاں کیمیکل ملتے تھے دوائیاں ڈال دیتے ہیں پہلے تو اوریجنل ہوتی تھی سب چیزیں انسان کیا کا رہا تھا فھل فروٹ بھی نہیں کھاتا تھا صرف دال روٹی سبزی چٹنی سےی روٹی چ کھای تب بھی کتنے کتنے جیتے تھے اب تو پچاس کے بعد ہی پچاس ہاں پچاس کے بعد ہی انسان ایسا ہو جاتا ہے م کتنا
بے سک بےسک بالکل صحیح فرمایا آپ نے پچاس پلس ہونے کے بعد میں انسان ایسے لگتا ہے کہ نبے سال کا ہو گیا
ہاں ہاں
امیاد ہو گئی پوری ہاتھوں میں چلنے پھرنے میں اٹھنے میں دقت آتی ہے گو وغیرہ جو ہے گڑ گوڑوں میں گ وغیرہ آ جاتے ہیں جوڑوں میں درد وغیرہ سب صحیح بات ہے یہ بات کیمیکل کی اتنی ملاوٹ کرنے لگتی تھی ملاوٹی کیی جے سے جو ہے انسان جو ہے جہاں سو سو سال ایک سو دس ایک سو بیس بیس سال جیا کرتے تھے وہ اب اتنے سال تک نہیں جی سکتے پ پچاس پچپن ساٹھ سال ساٹھ سال پینسٹھ سال سے زیادہ جی نہیں سکتے اب
بس بس اور اب تو فیکٹریاں پہلے فیکٹریاں نہیں تھھی اتنی اتنی پالوشن نہیں تھا ہےے گاڑیا نہیں کہ پہلے سائیکل سے جاتے تھے لوگ اب سائیکل سے لوگوں کو شرم آتا ت ہے شرم کے چکر میں پالوشن بڑھتا جا رہا ہے شرم کے چکر میں پالوشن بڑھتا جا رہا ہے اور ادھر ہاں ادھر پیڑ پودے کاٹتے جا رہے ہیں جو تھوڑے بہت آکسیجن ملے تو
ہاں بالکل صحیح فرمایا دیکھو پیڑ پودے کاٹنا نہیں چاہیے ہمیں پیڑ پودے تو ہمیں بہت اچھا آکسیجن وغیرہ دیتے ہیں اور چھایاں دیتے ہیں اور پھل وغیرہ بھی دیتے ہیں اور اگر گرمی کے ٹائم پہ جو ہے ہم کو پیڑ کے نیچے بیٹھے نے کی بہت اچھا ہوتی ہے بہت آرام ملتا ہے پیڑ کی چھائے کے نیچے بیٹھنا بہت لابھ دایک ہے بالکل بالکل بہت شکر ملتا ہے الحمد للہ اللہ بہت شکر ملتا ہے صحیح فرمایا آپ نے
اب کیا کر سکتے ہیں جو ہوتا ہے وہ
ہاں لیکن یہ جہاں تک ہے وہاں تک ہم لوگوں کو جو ہے پیڑ کاٹنے سے روکنا چاہیے اور جو ہے
اپنے گھر میں بھی پیڑ پودے لگانے چاہیے چلو ہم باہر نہیں رو سکتے لیکن ہم سوم تو یہ کر سکتے تو آپ خود پیڑ پودے لگائے ہم اپنے گھروں میں بڑے نہیں لگا سکتے چھوٹے تو لگا سکتے ہیں
بہتر بہتر صحیح بات ہے صحیح ی بات فرمایا آپ نے بڑے نہیں تو چھوٹے پودے لگا سکتے ہیں اور پانی دے انیں ٹائم پر پانی دینے سے جو ہے وہ ہمیں جتنا ہو سکے فائدہ اپن کو ہی ہے بالکل بالکل جی ا میں ہمیں دقت نہیں آئے گی س سدائی سدھاوا سدوائی وغیرہ سب ایک نمبر ملے گی اگر ہم ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو
چلو ٹھیک ہے اور بعد میں بات کرتے ہیں اب مجھے کچھ کام آ گیا ہے
الحمد للہ بے شک آپ سے پھر بات تبھی ہماری
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے السلام علیکم وعلیکم السلام